ہلو
ہ اللام ععلیکم بھائی جی سب کیہریت آپ سنائیں
ہی ہی
ہاں جی سب کھانا بنا تو
جی امید کی تلاش بہت ت
ہماری
جی بولیے جی آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کی بھی آواز
ہک
جی ج سچ کہوں تو آج دل تھوڑا بھاری ہے آج کا ہمارا موج بھی کچھ ایسا ہی بے روزگاری آج کے دور میں صرف ایک لفظ نہیں بلکہ لاکھوں نوجوانوں کی زندگی کا ایک المیہ بن چکا س دسے آپ سناائیے بے روزگاری کے بارے میں آپ کس طریقے کے خل رکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے بے روزگاری کی بات ہے
یہ بے روزگاری جیسے کوئی پڑھا لکھا ہے جی اگر اس کو اس کے تعلیم کے انسار کوئی کاریہ نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ بے روزگار کہلاتا ہے اور ہماری
ما لابھ نہیں
کسی نے ہاں جیسے مان لو کسی نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے ٹویلھ وغیرہ گریجویٹ ہے کوئی اور اس کوئی کار نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ بے روزگاری ہوگا نا
جی م
ایک ہاں ایک ایک پڑھا لکھ نوجوان جو نوکری کی تلاش میں ہے تو وہ بے روزگار ہے جب تک اسے نوکری نہیں مل جاتی تب تک وہ بے روزگار ہے
جی آپ نے صحیح کہا کہ کیونکہ آج کے ٹائم پہ نا اگر کسی کو جتنی اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس حساب سے اس کو کام نہ ملے اس سے کم ملے تو وہ بے روزگار بے روزگاری سنبھالا جائے گا تب ت
جی ہاں بالکل تو آپ میں آپ کو بے روزگاری کے بارے میں تھوڑا بتاؤں
جی آپ بتائیے مجھے بھی
دیکھیے کہ دیکھیے آج کے دور میں یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ لاکھوں نوجوانوں کی زندگی کا الم المیہ بن چکا ہے اونچی اونچی ڈگریاں ہاتھوں میں ہے لیکن روزگار کا کوئی سراگ نہیں ہے
آپ نے بالکل وجائے فرمایا یہ مسئلہ واقعی بہت تفتیش کا باعش ہے جب ایک پڑھا لکھا نوجوان اپنی صلاحیت کے مطابق کام نہیں پاتا تو وہ صرف مالی طور پر ہی پریشان نہیں ہوتا بلکہ دماغی طور پر بھی مایوس مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے
جی بالکل بالکل بھائی جان بالکل جب میں صبح اٹھ کر کے اپنی ڈگریوں کی فائل دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں سماج میں لوگ پوچھتے ہیں بھائی آج کل کیا کر رہے ہو اس وقت جو سرمندگی اور بےش محسوس ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیاں کرنا ممکن نہیں ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا مستقبل ہی تاریخ ہو گیا ہے
کرب کو پوری طرح سمجھ سکتا ہوں لیکن یہاں ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا ہوگا کہ اس صورت حال کی وجہ کیا ہے کیا صرف نوکریاوں کی کمی ہے یا ہماری تعلیم اور موجودہ دور کی ضرورت میں کوئی فاصلہ آ گیا ہے
جی بھائی جان دیکھیے آپ کا اشارہ کس طرف ہے یہ میں دیکھوں میرا مطلب ہے کہ آج کے دور میں صرف کتابی علم کاپی نہیں ہے اب زمانہ بدل چکا ہے ہمیں ہنر یعنی ٹیکنک اور ڈیجیٹل مہارت پر توجہ دینی ہوگی اگر حکومت نوکریاں نہیں دے پا رہی ہیں تو نوجوانوں کو خود خود مختاری کی طرف قدم بڑھانا ہوگا
آپ نے بات آپ کی بات میں وزن تو ہے لیکن ایک نہیں نیا کام یا کاروبار شروع کرنے کے لیے بھی تو سررائی کی ضرورت ہوتی ہے ایک ب روزگار انس سررائے کہاں سے لائے گا
جی بالکل آپ کی فکر جائز ہے لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں کئی ایسے کام ہیں جو بےحد کم سرمائے سے یا بنا پیسوں کے صرف ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ سے شروع کیے جا سکتے ہیں جیسے فری لانسنگ کنٹینٹ رائٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو پہچانیں اور نئے راستوں کی جستجو کریں
بد خوبصورت ل لفظ ہیں یہ یعنی کوشش اور طلاق آپ کی باتوں سے دل کو تھوڑا حوصلہ ملا ہے
جی بھائی جان
جی آپ آپ فرمائیں کیا آپ بچار رکھتے ہیں
ہ اللہ اقلاب کا ایک مشہور شعیر ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقتییر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتات تیری رجا کیا ہے اور ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اپنی جات کو مضبوط کرنا ہوگا ناکامی سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اسے ایک سبق کی طرح لینا ہے
سبان اللہ آج اپ نے مایوسی کے اندھیرے میں امید کا ایک چراغ روشن کر دیا ناراضگی آج کے پوڑ کاسٹ کا بیغام یہی ہے کہ حالات چاہے کتنی کشش کیوں نہ ہو ہمیں اپنی ہمت اور جد وجہد کو چھوڑنا نہیں چاہیے
بالکل بالکل بھائی جان بالکل اپ نے بہت خوب فرمایا کہ اپنی کوشش جاری رکھیے کامیابی ایک نہ ایک دن قلم چومے گی اور اسی صغارا تم سوچ کے ساتھ اور میں اپ کو اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتانا چاہوں گا
جی ویسے آپ نے جو ابھی شیر بولا شیر و شاعری جو بولی تھی نا وہ نہا ہاں میں نے کئی بار فلموں میں بھی سنا ہے
تو ایسا تو وہ جیسے دیکھو کوئی چیز فیمس ہوتی ہے تو وہ تو کہیں بھی سننے کو مل جاتی ہے اس اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
آ نے بہت اچھی بات فرمائی آج کل کیا ہے نا کوئی بھی اچھی بات ہو وہ تو یہاں سے بھی سننے کو ملے پڑھنے کو ملے سیکھنے کو ملے وہ ہمیں سیکھ ہی لینی چاہیے سی پررم
تو دیکھو تو آپ یہ بتائیے مجھے ب کہ جیسے مان لو بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے اور آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے بے روزگاری کو دور کیا جا سکتا ہے
جی میرے حساب سے جو ہمارے ملک میں جو بے روزگاری وہ زیادہ تر اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے جیسے ہم اری اتر کی طرف دیکھیں تو ہمارے ملک میں اس وجہ سے بے روزگار ہیں جو ودیارتھی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ انہوں نا سرکاری نوکری سے زیادہ لگاؤ ہے جبک اگر ہم دکچن کی سائڈ میں دیکھیں نا تو وہاں پر اتنا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر
یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح فرمائی ہے کیونکہ لوگوں نے نا سرکاری نوکری کو جیون کا ایک ذریہ بنا لیا ہے
جی وہی تو یہ کیا ہے کہ اپنے نارتھ کی سائڈ میں لوگ سوچتے ہیں اتر کی سائڈ میں کہ بس سرکاری نوکری لگ جائے تو ہمارا زندگی جیون سفل ہو جائے لیکن ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو قوم ہے وہ کتنے لوگوں عوام ہے وہ کتنے لوگوں کو سرکاری نوکری دے سکتی
وہ تو ٹھیک ٹھیک فرمایا بھائی جان کیونکہ دیکھیے اگر سرکار چاہے بھی تو پھر بھی سب کو نوکری تو نہیں دے سکتی نا
جی ہم
پوری پورے ملک جیسے اب دیکھو اگر پورے ملک کے لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم کو ہم نے تعلیم لے رکھی ہے اور ہم کو نوکری چاہیے ہم کو روزگار چاہیے تو ایسا تو ہو نہیں کہ سرکار سب کو اور تعلیم کے حساب سے سب کو نوکری دیے د ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو میرے حساب سے ایک بھ جن میرے حساب سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کیوں نہ اپنا خود کا کوئی کام شرو کیا جائے
نہیں ہماری قوم ایک کام کر سکتی ہے کہ سبھی کو نا جو اسکل فل وہ ہے تعلیم وہ دینی چاہیے جیسے کہ ابھی ہم پڑوسی ملک کو دیکھیں چائنا وہ ہم سے کتنا آگیا ہے وہاں پر کوئی سرکاری نوکری کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں پر کیا کہ ہر بچے کو دسویں کلاس تک یا بارہویں کلاس تک انہوں جو اسکل فل وہ دی جاتی ہے تعلیم تو وہ کیا ہے کہ جیسے ہی اپنا بارہویں پاس کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی جو اسکل ہے اس کے حساب سے کام پہ لگ جاتا ہے وہاںہ کوئی بے روزگار نہیں رہتا ہمارے یہاں پر کچھ ایسا نہیں سسٹم ہے ہی نہیں ہلو جی ماشاء اللہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت
اب آ رہی ہے
جی فرمائیےپ پ آپ کے کیا چ آ رہے ہیں اس ٹم جی
دیکے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے طرفنا لوگ ک کرنے کے لیے جاگروک ہی نہیں ہے وہ ام کا کاریہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں سرکاری نوکری میں جانا چاہتے ہیں
جی مسئلہ تو اسی وقت کا ہے نا کہ ہر کسی کو سرکاری نوکری چاہیے اور وہ چاہیے کیوں کہ کہ وہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں پہ روخ جمانا چاہتے ہیں اپنی ایا کی وہ سرکاری نوکری سے ہی کر سکتے ہیں کیونکہ سرکاری نوکری کر کو پتا ہے ایک بار کیسے بھی لگ گئے دو نمبر یا ایک نمبر گوس چلا کے کیس بھی لگ گئے ان کو پھر کوئی اٹھانے والا نہیں ہے اس نوکری سے
جی جی بالکل بھائی بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور جی شبہ خیر شبہ خیر کرے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
جی میں یہ بھی آپ سے بات گپتوم کر کے بہت اچھا لگا تو ٹھیک ہے پھر کبھی ہ جی
ٹھیک ہے آپ سے رابطہ ہوتا رہے گا
جی
خدا حافظ